ہلو السلام علیکم
وسلام السلام علیکم آپ
وعلیکم السلام ہاں آپ ٹھیک ہو
جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا کیا کر رہے ہو؟
میں س لستر میں اترا تھا بیٹھا پایا س فون چلا رہا تھا آپ کیا کر رہی ہو
میں بیٹھی ہوں اپنی کھانا کھائے
جی آپ نے کھانا کھایا
ہاں ہاں میں نے بھی کھایا مجھے تو بہت ٹائم ہوا میں کب کا کھایا
وہاں پہ کون ہے
وہاں یہاں پہ تو کوئی یہاں پہ تو آ دے
اچشا لابی میں کوئی ہے لابی میں
ہاں ہاں یہ پائی ہیا وغیرہ اس سب کچھ سارے ایک ساتھ
اچھا ٹھیک آج چ ہم کس موضع پر باد کرے
ہ مو پ ہے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ آپ گئے تھے آج اس دن میں لائبریری
ہاں جی آپ گئی ت
نہیں میں کہاں گئی تھی میں نے اسی لیے تو آپ کو بتایا والدہ میں آپ کو دیکھتیھی نا میں نے کہاں دیکھا آپ کو وہاں
میں نہیں دیکھا تھا آج آج میں نے آج میں نے اتنا پڑھا اتنا بڑا کیا بتا ہوا آپ کو آج میں نے برابر دیے آج میں نے برابر دیے تین کا کلاس ایک کلاس کا دو گھنٹے پندرہ منٹ دوسا بھی دو گنٹہ تیسرا دو گھنٹہ تو تم دیکھو میں نے ساڑھے چھ گھنٹے آج پڑا دن میں
سچی وہاں پہ آج آپ نے اتنا پڑھا کیا
میں نے بہت کچھ پڑھاج بہت کچھ سیکھا بھی
اچھا کیا لیکن وہاں پہ کوئی آج تھا جو نظر رکھتا تھا کیا
نہ نہ اصل میں جبصبح گیا نا
اچھا
لٹ کے دو تین ت
اچھا اچھا
وہ اتنی غور سے پڑھ رہی تھی مطلب نا مجھے نا اندر سے وہ آئی فیلنگس میں کیوں نہیں پڑھتا ہوں اگر یہ پڑھتی ہے لائبریری میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ میں بھی موٹیویشن آتی ہے خود
ہاں ہاں یہ بات صحیح ہے مجھے لگا آپ آج پڑھنے کیسے بیٹھے ہو آپ تو پڑھتے ہی
میں آج سے کوشش کروں گا کیا ہر دن پانچ چھ گھنٹے
اچھا اچھا ٹھیک اور آپ اسکول نہیں جاتے ہو کیا صرف لائبریری نہیں جاتے ہو
اسکول تو میں کبھی کبھی اصل میں آپ کو پتا ہے اسکول میں کیا ہوتا ہے دیکھو ٹھ ٹھ لگ میں تھا یہ پرائیویٹ میں تھا نا
اچھا
گورمنٹ سکول ہے نا
ہاں
پر ایسے ہی بچے مطلب وہ سٹرنیس وٹرنیس
نہیں ہے
وہاں اپنے ہی تک ہے جو جو آئے گا آنے دو کلاس اگر اٹینڈ کی تو کوئی اگر مطلب میں نے مت ن آج کلاس اٹینڈ کی مثال کے طور پر سر مطلب پوھے گا نہیں یہ ب بندہ کہاں ہے وہ بندہ کہاں ہے
اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں اپنی مرضی سے
جی اور وہاں پہ پڑھاتے تھ بھی ٹھیک سے
ٹھیک ٹھیک چلو
آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کیا ہوتا ہے گورنمنٹ اسکول
ہاں ہاں میں نے تو دیکھا وہاں پہ یہی ہوتا ہے
کیا
می بھی اصل میں آج فون پہ ہی میں نے آج لگ بھگ ایک آن لائن کلاس تو دیا
ہ
لیکن اس پہ سمجھ نہیں ا رہا تھا کیونکہ ان لائن کلاس پتہ نہیں ان کو نیٹ وہ کیا ہوا تھا وہاں بلیک
جی
اور لائٹ بھی وہاں پہ ٹھیک نہیں تھی میم کو
چلو آج ہم کس موضوع پر بات کریں
میرا خیال ہے کہ آج ہم اچھی عادتیں کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کیونکہ انسان کی شخصیت اس کی عادت تے پہچانی جاتی ہے
اچھی عادتیں انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے جبک برائی بری عادتیں اسے ناکامی اور مشکلات میں ڈال سکتی ہے، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ عادت سے تمہاری کیا مراد ہے
عادت سے مراد وہ کام ہے جو انسان بار بار کرتا ہے اور پھر وہ اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اگر وہ کام اچھا ہو تو اچھی عادت کہلاتا ہے اور اگر برا ہو تو بری عادت کہلاتا ہے
جی بہت خوب مجھے لگتا ہے کہ اچھی عادتیں بچپن سے ہی سیکھنی چاہیے بچوں کو سچ بولنا بڑوں کی عزت کرنا اور وقت کی پابندی سکھانی چاہیے
ہ بالکل بالکل بچپن میں جو عادتیں سیکھی جاتی ہیں وہ اکثر پوری زندگی میں ساتھ رہتی ہیں اسی لیئے والدین اور ٹیچرس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے
جی تمہارے نزدیک سب سے اہم اچھی عادت کون سی ہے
میرے خیال میں سچ بولنا سب سے اہم عادت ہے سچائی انسان کو عزت دلاتی ہے اور لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں
جی میں تمہاری بات سے متفق ہوں سچ بولنا والا سچ بولنے والا انسان ہر جگہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اگر کوئی شخص جھوٹ بولے کی عادت ڈالے تو لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں
بالکل اور سچ بولنا صرف دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ بھی ضروری ہے انسان کو اپنی غلط تسلیم کرنی چاہیئے
جی یہ ب یہ بہت اچھی بات ہے ایک اور اہم بات وقت کی پابندی ہے جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں
جی ہاں وقت بہت قیمتی دولت ہے اگر وقت ضائع ہو جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتا اس لیے ہر کام وقت پر کرنی چاہیے
ج اسکول میں بھی جو اسٹوڈنٹس وقت پر آتے ہیں وہ ہوم ورک مکمل کرتے ہیں وہ عام طور پر اچھے نتیجے حاصل کرتے ہیں
بالکل وقت کی پابندی ڈسپلن کو بھی مضبوط بناتی ہے ڈسپلن کے بغیر کامیابی مشکل ہے
جی اچھی عادتوں میں صفائی کا بھی بہت بڑا مقام ہے صفائی نصف ایمان ہے
جی ہاں صفائی سے نہ صرف انسان صحت مند رہتا ہے بلکہ اس کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے گیس کو گیہوں کو صاف رکھنا ہر شخص کی ذمہ داری
اچھا آپ کہاں گئی
ہلو
مجھے نا بائک چار جلے رہتا لیکن وہاں ت م
کچھ لوگ کچرا سڑک پر پھینک دیتے ہیں وہ بہت بری بات ہے جی ہیلو کچھ لوگ کش سڑک پر پھینک دیتے یہ تو بہت بری بات ہے
ہاں اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے اور سب ز دستبین میں ڈالے تو ہمارا مشورہ زیادہ صاف اور صحت مند ہو سکتا ہے
ہمارا مشورہ نہیں، ہمارا معاشرہ شاید
ہاں ہاں مش
ہوتا ہے ہوتا ہے توازن غذاب کھانا بھی شامل ہے
بالکل صحت مند غذا انسان کو طاقت دیتی ہے پھل سبزیاں دور استعمال کرنا چاہیے جبکہ جنک فوڈ کم کھانا چاہیے زیادہ تر تو فال ہی یوز کرنی ہوتی اور سبزیاں اور دودھ
جی آج کل بہت سے بچے فاسٹ فوڈ کے شوقین ہیں
ہاں لیکن اگر یہ عیاادت تھا سے زیادہ ہو جائے تو صحت کے لیے نقصان حساب ہو سکتی ہے اسی لیے صحت مند کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے
جی روزانہ ایکسرسائز کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے
بالکل ایکگزرسائز سے جسم فٹ رہتا ہے اور دماغ بھی تازہ رہتا ہے واک کرنا سائیکلنگ اور کھیل کود صحت کے لئے مخفید ہے
مجھے لگتا ہے کہ کتاب پڑھنا بھی ایک بہت اچھی عادت ہے
میں بھی اسی رائے کی ہوں کتابیں انسان کے علم میں اضافہ کرتی ہیں پڑھنے سے سوچ وسیع ہوتی ہے اور نئے آئیڈیاز بھی ملتے ہیں
افسوس کہ آج کل موبائل فونز اور سوشل میڈیا کی وجہ سے مطالعہ کا روزہ کم ہو ہوتا جا رہا ہے
یہ سچ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور کرنا چاہیئے لیکن حد میں رہ کر کتابوں سے دوستی کبھی نہیں چھوڑنی چاہے
جی اچھی عادتوں میں دوسروں کی مدد کرنا بھی شامل ہے
بالکل جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا بھی حاصل کرتے ہیں اور معاشرے میں عزت بھی پاتے ہیں
اگر کوئی گریب یا ضرورت مند ہو تو اسکی مداد ضرور کرنا چائے
جی ہاں مدد صرف فیص سے نہیں ہوتی ہے اچھا مشورہ دینا تسلی دینا اور علم بانٹنا بھی مدد کی صورت ہے
براؤں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار بھی ایک بہترین عادت ہے
کم کی عزت
جی بڈو
اچھا بالکل جو لوگ بڑوں کی عزت کر انہیں میں بھی عزت ملتی ہے اسی طرح چھوٹوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے
آج کل کچھ لوگ غصے میں بدتمیزی کر دیتے ہیں
اسی لیے برداشت اور صبر کی عادت ضروری ہے غصہ اکثر نقصان کا سبب بنتا ہے جبکہ صبر مسائل کا حل کرنے میں مدد دیتا ہے
ہاں صبر واقعی بہت بڑی نعمت ہے
جی ہاں جو لوگ مشکل وقت میں صبر کا کام لیتے ہیں وہ زیادہ بہتر فیصلے کرتے ہیں
تمیں شکر گزاری کا کیا مقام ہے
بہت اچھا مقام ہے انسان کو اللہ کے لیے ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر گزار لوگ زیادہ مطمئن اور خوش رہتے ہیں
بالکل جو ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے
صحیح کہاں شکر کرنے سے دل م سکون پیدا ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ ذمہ داری ایک جی جی مجھے لگتا ہے کہ ذمہ داری ایک احسان ہے آپ کو آپ کو بھی پتا ہے وہ شاید آپ کو پت ہے ج صبح سرد کہاں بیچی تھی نا
ہاں
میں نہیں میں پڑ رہا تھا نا صبح مجھے اچان نا بیگ جٹ
ہر سکس کو اپنی جممیداری سمجھنی چائے سٹوڈنٹ کو اپنی پڑھیی اور ٹیچر کو اپنے اور سحری کی ترککی کرنی چائے
جی لوگ اگر لوگ ذمہ داری بن جائے تو بہت سے مسائل کم ہو سکتے ہیں چلو آج کی گفتگوز بہت مفید رہی اللہ حافظ
اللہ حافظ